ہیلو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہو بچے ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور بچے ٹھیک ہے چاہ چائے بس اللہ کا شکر ہے
آپ نے پیچھا
ہاں میں نے چائے پی ہے
میں چائے نہیں پی سکتی ہوں مجھے پھر درد ہوتا ہاں
اچھا یک ہے سبزی کیا ہاں میں نے بھی پکایا سبزی کیا بنائی
میں نے گوشت بنایا
اچھا ٹھیک ہے میں نے دال پک ٹئی
دؤ دال پکائی ہ تھوڑی سی سرو کرنی تھی نا ہمیں بھی
شام کو لے شام کو لے لا تھا
اچھا ابھی کیا کر رہے ہو
بس واک کر رہی ہوں موسم اچھا ہے بہت ٹھنڈا ہے
ہاں میں بھی ہوں اوپر ٹیرس پہ
چھا ہاں میں ٹھیک ہوں میں نے ڈیڈی کو فون کیا وہ بول رہا تھا شافی کہاں ہے
اچھا ٹھیک اور
بس اللہ کا شکر
اور سناؤ گھر کا کام ہو گیا ختم
ہاں ہوگ
ہوں ہی تو
بازار جانا ہے دوپٹہ لینا تھا دوپٹہ لینا تھا ہ اپنے لیے میں نے سوٹ لایا تھا اسی کے لیے
سو کو سوٹ لایا تھا مجھے پتا ہی نہیں اچھا وائٹ اس کا بک جو اتنا اچھا ہے
نہیں مجھے دوسرا دوپٹہ لینا ہے
کیا ہوا وہ اتنا اچھا ڈکا ہے اور
بس ہ اب کیا کر رہی ہو
بس میں گھر میں ہوں بچوں کے ساتھ
بہن کو فون کیا
ہاں میں نے اس کو فون کیا
میں نے کیا اس نے اٹھایا ہی نہیں
ہوں وہ بزی تھی
بزی
ہاں اس سےے بھی کھانا نہیں بنایا تھا
اچھا اچھا دی رانی کہاں گئی
وہ گئی تھی یہاں مارکیٹ شاپنگ کے لیے وہ بھی آئی تھی وہ گئی بمنا ہو گئی بمن حمدہ کالنی
بہن نے کیا لایا بازار سے
ا ہاں اس نے یہی کچھ نیا پون لایا تھا تھا شاید
فون کتنے میں
ٹئونٹی ون تھاؤزنڈ
ٹونٹی ون میں نے اس کو بولا تھا آپ نے پیسے لے لیے آف آپ ختم کرو گی
ہاں اب اس کو کہاں ہوتا ہوتا ہے یہ وہ کہاں لیتی ہے پھر کچھ اچھا اچھا سامان ضایا کرتی ہے وہ
میرے پاس تھے نا اس کے پیسے اس نے لے لیے اور فنش کر دیے
گ اس کو کون سا کام ہے بس شکر اور سناؤ
اس کیا س ن ہو
اسل
نہیں آج تو سنڈے
آ مگر ن اور پساڈی ہاں ہاں
آج کیا جائے گی نہیں اس کو بھی چھٹی تھی آج گھر پر کام کر رہے تھے
اچھا آج کر پی اتے
ہاں گھر پہ ہی تھے ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہ ہاں شک شکر شکر اللہ کا آپ اپ فون ہی نہیں کرتی ہو آج میں مجھے لگتا ہے پہلی بار فون کیا زندگی میں چ
ہاں نہیں ایسی بات نہیں بڑی بہن بات غلطی نہیں ہے اکثر چھوٹی بہنیں بدلتی ہیں
ا ہم تو ہم ہے
سوری کہتا ہے شاہ زیب میں نے آپ کو بلایا آپ سن ہی رہی ہو
ہ بول میں بزی پھی
ہ
وہ یہاں پر کتنے مچھر ہیں
کہاں ہے
یس سائڈ سے ہے آپ کے سائڈ سے دی ہمارے سائڈ سے ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم سمح
ہاں بہت اچھا موسم ہے میرا ہسبینڈ گیا ہے بازار گوشت لے
ا اس کو اتنی بھوک تھی وہ گیا دوڑ کے
ہاں میں نے اس کو بولا جا آپ بھیلاؤ پھر ہم نے پکاؤں گی
اچھا کیا
ہوں
مح نز نے اس دیورانی نے دیورانی صاحب نے بھیل بنایا تھا گوشت وہ گئی پھر خود بمن
ا کا اچھا وہ قربان کا گوشت بنایا
ہاں اس کے پاس ابھی بھی ہے اب ایسے ہی بول رہی ھی جوٹھ موٹ
ہ نہیں اس کے پاس ابھی ہے وہ اس کہ پڑوسن ہے نا
ہاں ہاں اس کا فیزن فرج ہو گیا ہے نا خراب
ہاں اس نے وہیں پر رکھا اب بنا رہی ہے آہستہ آہستہ
وہ کھائے گی برابر کہاں تک اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں نا کچھ کیا بولتے ہے اس
محرم تک
وہ کھائے گی تب تک وہ کھائے گی تب تک مجھے ہسبینڈ بول رہا تھا جو ہم میرے ساتھ واک پہ میں نے بولا کتنے دو گھنٹے کا بول رہا ہے
اس کو جانا تھا وہاں بلوار تک
ہاں میں نے نہیں مانا میں نے بولا اس کو چل ہم جایں گے لالچوک
جانا تھانا جانا تھانا میں سوچ رہی تھی ہم ہمب کدل جائیں گے اب آ کدل جائیں گے ہ دوپٹہ لینا تھا پھر لاگ بھی ہو جائے گا آ تو نکلتی نہیں ہ خالی گھر میں بیٹھتی رہتیتے ہممم
ہاں ہاں باد جائے گی جائے اپ گئی نائٹ
نہیں ابھی کہاں گئی کل جاؤں گی انشاء اللہ
اچھا ہاں ت کل وہٹ ٹیلر ہوگا وہیں پہ
ہاں انشاء اللہ
میں نے اس کو فون کیا تھا
پہ جانا ہے نا اسی لیے کب د سل نہیں
ہاں جاؤ جاؤ گھومنے شادی پہ جاؤ
لیکن وہ بہت اچھا سوٹ مھے جو تو بنے دیا ہے نا
وہ مگر پاگل ہے میں نے اس کو بولا تھا وہ خود ہی رکھ کو اپنے لیے تمہیں کچھ اور لائے
نہیں اس کو ہے اس کو ہے وہ والا کتنے ہیں گیارہ سوٹ گیارہ بارہ سوٹ ہے
میں نے دیکھا ہی نہیں میرے بغیر ہی کی
ہاں آپ تو گئی سنا ہسپتال
ہوں
پھر دکھاؤں گی نا وہ اب سینے ہے پھر پیکنگ کرنی ہے کو
ہوں اس پہ بہت سارا ٹائم لگے گا
ہاں وہ مکھمل کا فرن ہے نا وہ نکل کے رکھا میں نے بولا اس تو وہ اس
ہاں اس میں ہاں اس میں لگ تا ہے نا بہت سارا ٹائم
ہاں میں نے بولا اس کو لینا پھر ماسی کو اس نے فون کیا گیا گیارہ ہے سوٹ اور ہے دو ہے نا ایک وہ گرین والا
اچھا دونوں مکم کے ہیں
ہاں ایک کو تلا لگایا ہوا ہے اور دوسرے کو لگانا ہے ہھ ہاتھ ورکنگ ہے نا ہات کاات اللہ ہاں وہی لگانا ہے وہ کم سے کم پچیس ہزار میں آئے گا
ہ م نو ایک سیلری ایک مہینے کی سیلری وہ پھر دے گی نا انٹالمنٹس میں اگر وہ مانے گا تو خھر
ہاں بیگ بھی بیگ بھی اتنے س سارے ہینڈ بیگ ہے نا وہ بھی اتنے سارے ہیں اور اور جوتے بھی بہت سارے ہیں میں نے کہاں اپ اسٹااک کرو اب دوسرے دوسرے چیز لاؤ
اس نے کال بھی لایا تھا وہ
ہاں ہاں وہ بھی رکھے ہیں نا جوتا ایک ہی ہے چپل ہے پانچ سات ہے
پانچ سات
ہاں
اچھا
اور میں نے کہا اب اب بس کرو اب اور کچھ کاٹن لاؤ تو جو ڈیلی یوز کے لیے ہے نا
ہ مجھے لگتا ہے اس نے سارا کچھ ہی سارا کچھ خود ہی کیا ارینجمنٹ بچاری ہوئی
آب گئی چھی نا ہاسپٹل
اب کیا کرنا ہے اس کے بوائی کو بس یہی
کیا کس کے بھائی کو
تو م کے بھائی کو نام نام نک لے ن
ہاں اس کو کرنا ہے یہ کیا بول
آ بات
د وت
کو دعوتینی ہے دلہے کے لیے سواگت کرنا ہے
ہاں اور سونا بھی کچھ خریدنا ہے
انساء اللہ ہوگا ہوگا
س
ہاں اچھا بیٹھو خدا کے حوالے سلام